ہیلو
جی السلام علیکم
جی وعلیکم السلام جی کیسی ہو
جی ہم بالکل خیریت سے ہیں آپ بتائیں آپ کیسی ہیں
اچھا اچھا اور کھانا لائی
جی ابھی ہمارا کھانا تو ہوا نہیں ہے ابھی کیونکہ اتنی جلدی کھانا نہیں کھاتے نا ہم ابھی بن رہا ہے بس امی ہماری کھانا پکا رہی ہیں ہم یونیں بیٹھے ہوئے ہیں
جی ماشاء اللہ ہم لوگ تو نا جلدی کھانا پکاتے جلدی کھانا پکا لے میری امی جان تو اور ہمیں نا جلدی کھلا کے فری کر دیتی ہیں کیوں نہا تمہیں پتا ہے کہ ان دنوں میں کیا ہوتا ہے مچھر وغیرہ پتول کی وغیرہ آتی رہتی ہیں نا تو پھر کیا اچھا نہیں لگتا ہے ایسے کھانا کھانا
بالکل صحیح فرما رہی ہیں اپ کیا ہے نا ابھی ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ بارش کے موس سم ہمیں لائٹ جلدی چلی جاتی ہے بتی کبھی گول ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے ہماری امی کھانا کبھی کبھی جلدی پکا لیتی ہیں یہ ابھی گئی ہیں پکا رہی ہیں پک ہی گیا ہوگا پھر ہم کھائیں گے کھانا ہم یوہیں بیٹھے ہوئے تو ہمیں سوچے چلیے آپ سے تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں
جی جی ماشاء اللہ گشین موبائل فون کے بارے میں گفتگو کریں گے جی ماشاء اللہ میرے گھر پر سب خیریت ہیں آپ میں سوچ رہی تھی نا کہ آج نا ہم موبائل فون کے بارے میں گپتگو کریں تو کیسا رہے گا ہمارے لیے
بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ موبائل فون تو ہماری زندگی کا ایک اپنا اہم حصہ بن چکا ہے جیسے لگتا ہے موبائل ان کے بغیر سب کچھ ادھورا سا لگتا ہے
جی جی ماشاء اللہ بالکل ویشے نا موبائل فون نا ہماری زندگی کا اہم حصہ ہوتا ہے موبائل فون نا ہمارے لیے فائدے دایک بھی ہوتا ہے اور نہ نقصان دایک بھی ہوتا ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ اب دیکھیے ہم اتنی دور دور رہتے ہیں ایک دوسرے سے پر موبائل فون کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ہم ایک دوسرے
مد ب گڑیا ہمم جی جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہی ہو موبائل فون سے کیا ہے آج کل بچے بگڑ بھی رہے ہیں اور سدھر بھی رہے ہیں
بالکل صحیح فرما رہی ہیں اب موبائل فون کے ذریعے ہم ایک ایک دوس سے اتنی دور دور تک جڑے رہ سکتے ہیں جیسے ہمارا کوئی دوست ہمارا کوئی مطلب رشتہ دار دیش ودیشوں میں کہیں رہ تا ہو دوسرے ملک میں کہیں رہتا ہو ہم ان سے بات چیت کر سکتے ہیں ان کو ویڈیو کال کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں ان کی پوری جانکاری لے سکتے ہیں ہم کو ہم سب کچھ جان سکتے ہیں صرف موبائل فون کے ذریعے
جی جی ماشاء اللہ بالکل ٹھیک فرما رہی ہو بہت کچھ جانکاری مل سک کے ہمیں گھر بیٹھے موبائل فون سے موبائل فون سے صرف جانکاری ہی نہیں موبائل فون نا ہما تعلیم کے لیے تو بے حد ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے
بالکل بالکل موبائل فون تعلیم کے لیے تو بے حد ہی زیادہ ضروری ہے اگر سوچیے اگر موبائل فون نا ہوتا تو ہم ایک دوسرے سے تعلیم کیسا رک ھتے ایک دوسرے کی گفتگو کیسے کرتے مطلب کچھ ہمارا اتنا تو ہمیں اتنی ساری چیزوں کا تو پتا ہی نہیں چلتا بالکل بھی
بالکل صحیح فرما رہی ہو موبائل فون سے کیا ہے کہ گھر بیٹھے نا آن لائن کلاس وغیرہ سبھی چیز لے سکتے ہیں آرام سے
بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ اب دیکھیے آج کل بچوں کی کلاسیس ہو گئی آن لائن ساری فون سے اور بد گروپ بن جاتے ہیں اسکول کے اسکول کے جتنے بھی کام رہ تے ہیں ٹیچر ساری گروپ میں بھیج دیتی ہیں بچوں کو کہ بچے موبائل فون کے ذریعے ہی ٹیوشن پڑھ لے رہے ہیں آج کل بچے موبائل فون کے ذریعے سارے کچھ سمجھ لے رہے ہیں مون کے لیے کتنی اچھی چیز ہے ایک طرح سے موبائل فون تو بہت اچھی چیز ہے کہ بچے ان سے اتنی اچھی اچھی چیزیں سیکھ رہے ہیں مطلب ہمیں انہیں کچھ سکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بالکل بھی
جی جی ماشاء اللہ آپ نا بالکل صحیح فرما رہی ہے آج کل جی بچے نا بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں موبائل فون سے اور نا آج کل کے بچے بگڑ بھی رہے ہیں موبائل فون سے
بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ اب دیکھیے ہمیں اگر کچھ بنانا ہو ہمیں کسی چیز کی ریسپی دیکھنی ہو وہ ہم یوٹیوب کھول کے ترنت اس میں سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں ہم اس سے بنا سکتے ہیں اور اگر ہمیں کچھ چیز سمجھ نہ آ رہی ہو ہم وہ بھی تو اے آئی کا زمانہ چل رہا ہے ہم اے آئی سے اپنی تصویریں بنا سکتے ہیں اور پھر اس سے ہماری سوال پوچھ سکتے ہیں جو چیز کی جانکاری ہمیں جاننی ہو مطلب ہمیں کتنی ساری چیز کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں کتنی بہ ترین ہے ہمارے لیے
جی جی ماشاء اللہ آپ نا بالکل صحیح فارما رہی ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل یہ بچے بگڑ رہے ہیں وہ نا ہمیں ہم جو امی جان ہیں نا ان کی کمی بھی کر رہے ہیں بچہ روتا ہے اسے ترنت موبائل فون دے دیتی ہیں
بالکل لیکن یہ ہے کہ ہم وہ ساری چیزوں کا دھیان تو بچوں کی امی ابو کو رکھنا چا ہیے کہ بچے کتنی دیر موبائل فون کا استعمال کر رہے ہیں وہ انہیں ک س طرح سے استعمال کر رہے ہیں کس چیزوں کے مطلب اوپر کر رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کیا سیکھ رہے ہیں وہ صحیح چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے
جی جی ہاں جی جی ماشاء اللہ بالکل ہاں نا بچوں کی آنکھوں پر کتنا اثر پڑ کتنا اثر پڑتا ہے موبائل فون سے
بچے کیا ہے رات رات بھر فون چلاتے ہیں تو ان کی آنکھوں اور کیونکہ آنکھیں تو کمزور ہوتی ہی ہیں تو ان کی آنکھوں پر جلدی اثر پڑتا ہے اس وجہ سے آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں تک کو موبائل فون چلانے کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں چش مہ لگ گیا ہے کچھ بچے لینس لگاتے ہیں مطلب ان کے ان کی آنکھوں میں بہت زاری تکلیف ہو جات اس کی وجہ سے تو رات میں انہیں تو کم سے کم موبائل فون کا استعمال کرنے دینا چاہیے
جی جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو کسان بھائی لوگ ہیں وہ پہلے سے ہی موبائل فون سے جانکاری لے لیتے ہیں کہ آج بارش وغیرہ ہوگی یا نہ ہوگی نا انٹرنیٹ سے نا ہمیں بہت ساری جانکاری ملتی ہیں
ا
لیکن نا ہمیں جو موبائل فون پہ نا خبر آتی ہے نا تو ہمیں نا اچھی جانکاری کوئی دیکھنا چاہیے بری جو خبر آتی ہے ان سے ہمیں دور
بالکل بالکل آج کل تو موبائل فون کے ذریعے کتنا اسکیم چل رہا ہے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں انہیں لوٹ رہے ہیں اور مطلب ایسا چل رہا ہے تو موبائل فون میں تو کتنی جانکاریاں بھی دی جاتی ہیں اس کے بارے میں کہ کسی بھی لنک کو ٹیپ نہ کریں کسی بھی لنک کو کھولے نہیں اس کے مطلب انہیں کچھ جواب نہ دیں کوئی اگر کسی چیز بھی آپ سے او ٹی پی پوچھے کچھ بھی بتائے تو وہ کبھی کسی کو بتانی نہیں چاہ ہیے ان ساری چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں ان ساری چیزوں کے لیے پہلے ہی ہمیں ایوان کر رہی ہے کہ مطلب آپ پہلے سے ہی اپنی چیزیں ساری دھیان رکھیں
جی جی ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے اور ویسے ہی نہ ہو بہت اچھا فرما رہی ہو جی آپ نا موبائل فون سے نا بچوں کو نا زیادہ سے زیادہ دور رکھنا چاہیے آج کل تو
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ ا بچوں کو تو مطلب بچے اگر کچھ اچ ھا سیکھ رہے ہیں موبائل فون سے تو وہ ان کے لیے اچھ ھا ہے پر انہیں کبھی کسی بری چیز میں نہ جانے دے یہ ہمارے پر ہے کہ ہم بچوں کے اوپر دھیان دے کتنی چیز کتنی دیر تک موبائل فون کا استع مال کر رہے ہیں کیا چیزیں اس میں دیکھ رہے ہیں کیا چیزیں نہیں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں زیادہ دیر کے لیے انہیں موبائل فون کا استعمال کرنے دینا بھی نہیں چاہیے اگر بچے کیونکہ اگر دیکھا دیکھی بھی کچھ غلط سیکھ گئے تو ان کے لیے کل ان کے فیوچر کے لیے بہت برا ہو جائے گا برا اثر پڑے گا ان کے فیوچر پہ
ہاں جی ماشاء اللہ آپ نا بالکل صحیح فرما رہی ہو اور آپ فرمائیے نا آپ ہاں آپ موبائل فون کا استعمال کس کام کے لیے یوج کرتی ہو آپ
جی ہم جاتے تو مطلب ایک دوسرے سے ت مطلب گفتگو کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم اپنے رشتے داروں دوستوں سب کا حال چال لینے کے لیے اور زیادہ تر ہم نیوز وغیرہ دیکھتے ہیں آج کل تو نیوز وغیرہ کے لیے ٹی وی کھولنے کی بالکل ضرورت ھی نہیں ہے ساری چیزیں بالکل فون میں ہی آ جاتی ہیں سامنے
جی جی ماشاء اللہ آپ نا بالکل صحیح فرما رہی ہو میں تو نا موبائل فون کا اپیوگ نا تعلیم تعلیم کے لیے ہی اپیوگ کرتی ہوں میں تو موبائل فون کو زیادہ تر سے فالتو کاموں کے لیے نا میں بالکل یوج نہیں کرتی موبائل فون کو اور جو خبر آتی ہے نا ہاں ہمیں نا زیادہ تر نا موبائل فون کا ہمیں نا آ موبائل فون کا اپیوگ نا سمجھداری سے ہی کرنا چاہیے جلد بازی میں تو بال کل بھی نہیں کرنا چاہیے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ مطلب ایسا ہے کہ موبائل فون کا استعمال ہمیں ہمیشہ اچھی چیزوں کے لیے ہی کرنا چاہیے ہم تو یہی کہتے ہیں اگر کوئی موبائل فون کا استعمال کر تا ہے تو اسے بالکل صحیح چیزوں کے لیے ہی کرنا چاہیے کیونکہ موبائل فون ایک طرح سے بہت ا چھی بھی چیز ہے اور اگر ہم اس کا غلط استعمال کریں تو وہ ہمارے جیون میں بہت برا پرابھاؤ بھی پڑ سکتا ہے اس چیز کا
جی جی ماشاء اللہ آپ نا بالکل صحیح فرما رہی ہو اور ویسے نا آپ نا اپنے گھر میں اپنی بچی جان وغیرہ کو نا کسی کو نا موبائل فون مت دیے دینا کبھی بھی بھول کے کیوںکہ نا بچے بگڑ جاتی ہیں
جی جی بالکل ٹائمنگ سے ہی یوز کرتے ہیں ہم تو ساری چیزوں کا دھیان رکھ تے ہیں ساری چیزوں میں
جی ماشاء اللہ مجھے نا آپ سے گفتگو کر کے بے حد ہی زیادہ اچھا لگا اللہ حافظ
ہمیں بھی آپ سے گفتگو کر کے بےحد اچھا لگا اللہ حافظ